سر ہلو وال واللکم السلام بھ جان بولیے بھائیان کیا حال چ ہے
سب خہریے تھے بھائی جان اپنا بتائیے
خری ہے تھ آپ اپنا بتیں نا
میرا خیریت ہے امی ابو جان لوگ کی خیریت ہے آپ اپنے ام ابو جان
اچھاب سب جناب آپ لوگوں کی مہربانی ہے بھائی ج سب خیریت ہے امیر م جایس سے کھ پی لیے
جی بھائی جان کھانا وانا کھا لیے آپ کھا لیے
ہاں بھائی جان ہاں خالی ہے
کیا کیا کھایا ہے ویسے آج
اور تو بع ہے نا شام کوئی خالی ہے پہلی بار سبر انڈا کائے ب جان چاول کائے ہاں بھن آج انڈا کائے بھ جن ہاں
ہم بھی بھائی جان کھائے ہیں آج روٹی کھائے ہیں پھر بریانی کھائے ہیں پھر مٹن روٹ روٹی مٹن کھیں اس کے بعد بریانی کھائےیں اس کے بعد انڈا کھائےیں بہت کچھ تھا بھائی جان بھائی جان لوگوں کے ساتھ کھائے ہیں پھر امی جان ابو جان پورے خاندان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اچھے سے بہت خوشی ملی ہے بھائی جان
یہ تو بات ہے خوشی تو ملتی ہے
بتائیے بھائی جان آ کا پڑھائی کیسے چل رہا ہے
ہاں بھائی جان پڑھائی لکھائی تو ابھی بہت بیکار چل رہا ہے بھ ج سچ بولو تو ابھی مجھے لگتا ہے بھائی جان ایک مہین ابھی تو نیکسٹ مہین تینتیس د تینتیس نہیں تیس یہ اکتیس کا مہینہ ہے کیا بھائی جان
جی بھائی جان
تو مطلب کن میں تو بھائی جان ابھی پینتیس دن پورا برباد جائے گا
جی برباد نہیں جائے گا بھائی بھائی جان اچھے اچھے کے جی بھائی جان پینتیس دن میں کچھ اچھا ہوگا ضرور
جی بھائی جان تو پتا متی س کچھ لوچھ ضرور ہو جائے گا کچھ آئے گا بھی بھائی جان کچھ الگ چیز آئے گا اس کے بعد بھائی جان اس کے بعد اس کو دیکے گا بھ سب بند ہو جائے گا یا نہیں بھی بند ہوگا نا اس کو دھیرے دھیرے ختم ہوگا بھائی جانتے اچانک بہت آ گیا بھائی ج سات مہینہ پہلے کچھ نہیں تھا ہم مطلب صرف مطلب کہ کوشش کرتے تھے کہ آب ہو جائے اب ہو جائے اچانک دیکھ رہے ہیں سات مہینے بد ا ج ایک کے بع لگ رہا سات مہنے کا بھر دے گا
جی بھائی جانی اس کے بعد بھی آئے گا تو اس کے بعد بھی محنت کیا جائے گا چھوڑا جائے گا تھوڑی نا بھائی ج
ارے بھائی جان دقت یہ ہے جانتے یہ مطلب کہ ٹکڑا میں بانٹ دیا ہے ایک کو نہیں دیا بڑھیا ایک کو اگر بڑھیا مل جائے تب نہ اچھا ہو
جی وہ ہے لیکن لیکن اس میں محنت ضروری ہے بھائی جین سمج
ہ
ٹکڑا میں بٹے آپ کچھ بھی ہو لیک محنت ہر چیز میں بھائی جان دیکھا جائے تو محنت کرنا ضروری ہے سمجھے
ہاں بھائی محنت
کتنا بھی بڑا پد پ چھل جائیے بھ جن لیکن اس میں بھی محنت لگتا ہے
ہاں بھائیان یہ تو بات ہے لیکن لیکن وہی تو بھائی جان وہی دقت ہو رہا ہے سمجھے بھائی جان یہ چائے نہ پائ جے اور ہم لوگ مطلب کہ دیکھیے دو تین ہی لوگ کرتے ہیں ملب پڑھائی پورا لوگ نہیں کر سک پورا لوگ پورا لوگ بھائی جان اسی طرح ہے اس لیئے دقت ہو رہا ہے اگر پورا لوگ کرنے لگے نا
پورا لوگ اگر جاگروک ہو جائے تو تو بہت مطلب
ہاںاں مزہ آ جائے گا
جی ویسے اور بتائیے چھوٹے ن باپ تو بھائی جان بہت تنگ کر رہے ہیں
مت پوچھیے بھائی جان ہم کو جتنا تنگ ہے نا وہ اپنے چرچ اچا جان چھوٹے کس کا کس کا لا ہے بول رہے وہ بھی ت پڑھائی کرے گا تم ان کا دلو ہو پر بائی جائے خ آج بہت بڑے سر ہیں آب کو م بھی ختم کرو جتنا پڑھائی ہوا
جی وہ اپنا نہیں دیکھ رہے بھائی جان اور دوسرے کے بارے میں بات کر رہے پہلے پہلے آپ تنا جوب آیا ہو سون کرنا چاہیے بھائی جان اور اور دوسرے سے بھی جل رہے ہیں بھائی جان سمجھے
ہ ان کو دو ملوائے تھے ایک ملوائے تھے اپنے بھائی کا پٹھ جائے اور دوسرا ان کا تھا ایک اورلو بیا والا لیکن ان کے بھی نہیں ملوائےےے اپنے لیے ملوائے تھے ہماں بولنے بلا کہ ہم کریں گے اور دو ملو ج دو میں تو چھے تو ٹیک ہے بھے کیسے کر لکتے آپ کو پت ہی ہے
جی جی
شکر بھینا مطلب کتا ن بھول جائی گے کیا ہو تم چگلہ ایک کے بار مسنا ن نہیں بھائی جان وہی بوار ہے آپ کے کےساتھ
وہ تھوڑا آواز تھوڑا کٹ کٹ کے تھوڑا
ہاں وہ پہ ہا بیھے بے
ٹھیک
مس کیا اور موبائل مطلب کہ ایئر پورٹ سے نیچے جاتا ہے نا تھوڑا بھی
جی اور اور اور بول رہے تھے بھائی جان آپ کو میں سے ایس ایم ایس کر کے کہ میرے بارے میں کہ اس کا پڑھائی کروا رہا ہے نہیں یہی سب نا بھائی جان
ہاں نہیں واپ ہاں کو
جی میرے
ا نہیں آپ کے پاس چار ہے کتاب ان کے پاس دو ہے اس
او یہ بات ہے
ہاں آ
ہم پتاہ ہے بھائی جان ان کو ان کو بہت اچھا مانتے تھے لیکن آب دھیرے دھیرے وہ سامنے آ رہا ہے ان کا
ا وہ ج مب وہ بولے کہ وہے بات بتا ہے بھائی ج وہب نہیں ج کال کیایک
جی بھائی جان تھوڑا گھر گھراہٹ سی آ رہی ہے آواز
آب
آپ صیح ہے
اب منہ پہ ہی رکھتے بھائی جے ہاں بھائی ج اچھا اوکےک بائے بیٹھ کے بات کریں گے بھائی جان تو ہم نیند آنے لگتی ہے آپ کو بھی پ
جی جی جی
اوررام سے اور میرا عادت ہے کیا مطلب گھومنا عادت ہے ویسے بھی ہم جب بھی کچھ دیکھتے ہیں تو گھوم کے ہی دیکھتے پ فون بھی زیادہ تر چلاتے ہیں تو گھوم کر نہیں نہیں ج تھوڑا فاسٹ چل جاتا ایک کا و تو سمجے بھائی جا تو کیا ہوا تو وہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا ایک مطلب کہ دوست ہے آپ کو ہمیں میسج کر رہا ہے ہمیں چاہیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ بول رہے ہیں آ کو ان کو بھی پریشان کر رہا ہےے سمجے ا وہ ہم کو محسج کر رہے ہے بھائی کہ کیا کر رہا ہے تم سے مانگنے کے لیے کہو ہ بولے ان کو انگریزی آ آپ کو تو کچھ جواب ہی نہیں دیا
وہ ہی چھوٹے نا بااب
ہ جائے چھوٹے نا ان کو بول رہے ہیں میت سی یہ بھائی میرا پڑھائی ہو گیا
ہ جی دیکھیے بھائی جان ج جتنا آتا ہے اتنا ہی کرنا چاہیے تھوڑا دھیرے دھیرے اس چیز کے بارے میں سیکھ جانو اس کے بعد اس میں کود سچ بول رہا ہے کہ نہیں بھائی اور یہ ہے کہ
ایسا نہیں ہے کہ ان کو ملے گا نہیں
ملے گا لیکن ابھی اتنا وہ کر رہے ہیں تو دقت ہو جائے گا
و
اس کام میں سہوولت چاہیے تھوڑا سہولیت سے رہنا پڑتا ہے
ہاں ا ان کے لیے ہم مطلب کہ ڈائریکٹ مطلب بات نہیں ن کریں گے ٹیچر سے
جی بھائی جان پڑھائی میں بھی سہولت ضروری ہوتی ہے
ہاں نہیں تو ام جائ ہم خوب ٹا گے پٹک دیک کہے گی ٹیچر سے بار بار جات ج
جی
توب وہیں دیکھیے کیا ہوتا اور بتائیے نا کھانا میں کیا کیا ہوا ہاں بھائی جان ادھر موسم سبحانا بہت اچھا ہے ان شاء اللہ کیا کہے بھائی جان موسم تو آج کا دیکھنے والا ہے
پتا نہیں ہے کھائے ہیں آج بریانی کھائے ہیں مٹن کھائے ہیں پھر روٹی کھائے ہیں پھر بھائی جان کھائے سلاد کھائے ہیں یہی سب انڈا کائے ہیں پورے پریوار کے امی اب جان پورے خاندان کے ساتھ ویسے آپ آپ آپ کے امی ابو جان کیا کیا ہاں بھائی جین
وہی بھ جان جو ہم کھائے وہی چاول اور انڈا کھات تھ بھ جان
اچھا انڈا کا انڈا کا انڈا کا وہ بنائے تھے نا
آڈا سور
جی
اور مطلب کہ وہی کھائے اور ہم سو بھی کر مش
وہ بھی وہ بھی مطلب اس کا بھی سب جی بولیے نا
رات بھر ج کےے رہتے بھائی جان گھر پہ آ ہو ک پگلا آ گیا
ا
گھر پہ نہیں ہوئے گھر تو نہیں بھائی جب باہر ہو گیا ہے جی بھائی جب
باہر ہو گیا ہے حال ہے
جی ر کوئی کر دیتا ہے بات سمجھائے گ اب کرتا ہے تو اب ہم کیا کریں ہاں کو کوئی بولتا ہے بھائی تو الگ ہی غصہ آتا ہے بھائی
ارے بھائی جان ایک بات بولی بولے ہم آپ کو
ہاں بھائی بس
نا بھائی جان آ جو سمجھ رکھے ہیں وہ پورا ہو کرے گا وہ بولتا ہی ہے اور اس میں ایسا ہی ہونا چاہیے اس میں اس چیز میں ہونا چاہیے کہ کوئی پاگل بولے
ہاں بھائی ج ہ مطلب مطلب سوچیے ملب گھر کے باہر چلا جا رہا ہے
ہاں جانے دیجیے بھائی جن تو گھر کے ہی لوگ کوئی ہوں گے پہنچا رہے ہوں گے بھ گ
ا چھڑی ہے بھائی جان مطلب کوئی بائی جان امی جان بول رہے تھے اتنا غصہ آ رہا تھا بھائی جان بولے چھورو سوو ب سننا نہیں چ وہ بات وہ بات الگ ہے ب جائے مطب جو بولتا ہیں وہ الگ ہے پھر سنا کے جو بولتے ہیں نا بھائی جن وہ بہت الگ الگ لگتا ہے
جی وہ الگ ہے لیکن تھوڑا ہم ہم کو بھی تو لوگ بول رہے ہیں جب سے یہ پڑھائی شروع کی ہے تب سے پاگل ہو گیا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم سن لیتے ہیں بھائی جان کچھ کرنا ہے تو سننا پڑے گا اتنا دھیان نہیں دیںین لوگوں کو کو تو اور دھیان مت دیجیے گا بھائی
ہاں ہم نہیں دیتے بجن ای سے
ادھر موسم کیسا ہے بھائی جان
ہاں موسم اچھا ہے ب کافی اچھا ہے ویسے بکرعید کیسی بنی ہے
جی بھائی جان بقرعید سبحان اللہ بہت اچھے سے بیتی ہے بائی جان اور ب چلیے بھائی جان ٹھیک ہے آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی اللہ حافظ اس